وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سےآپ ٹھیک ہے
شکر اللہ کا ہاں ٹھیک ہے س آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
آپ کہاں سے بول رہے ہو
میں مہجو نگر سے بول رہی ہوں آپ کہاں سے ہے
میں باہر آندھرا پردیش سے بول رہی ہوں کشمیری لیکن
اچھا ٹھیک
ہاں اور ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہے مجھے ا کچھ ہی دن ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا آج مطلب فرسٹ کال ہے میرا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اور سناؤ اٹھ دیکھو موسم کیسا ہے وہاں
آپ کو کتنا ٹائم ہوا
مجھے بھی کچھ دن ہوئے مجھے چلتا ہی نہیں تھا آج بہت دن بعد مجھے کال ملتے اتنی ویسٹ ہو گئی نا مجھے کوئی کال ہی نہیں ہو گئی نا مجھے پیمنٹ آئی اس کے
اچھا ٹھیک
اب میں نے اس نے بولا نا ایمن نے اس کو اپ ڈیٹ کرو تو میں نے اب اپ ڈیٹ کیا اب آ کیا میں نے کال
ہاں میں نے بھی اپڈیٹ کیا اس کو میرا پہلا ٹاسک ویسٹ ہی ہو گیا
وہی میرے بہت ویسٹ ہو گئے چلو اب اس میں انشاء اللہ اب ٹھیک ہوگا اور ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہے
ہاں موسم کیسا ہے وہاں
بہت گرمی ہے وہاں پہ کیسا موسم ہے
گرمی ہے یہاں پہ لیکن اتنی نہیں گرمی ہے لیکن فین کے بنا نہیں ہے لیکن بولتے ہیں نا کشمیر میں زیادہ ہی ہے
ہاں یہ مجھے بولئے یہ اپنے ہی ٹائم رکھا کہ مجھے رکھنا تھا
ٹائمر دونوں کو رکھناہے مجھے شاید ہاں مجھے کیونکہ میں کر رہی ہو
نے کیا کال تو آپ کو بھی رکھ لے نا
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھا سے
اور سناو کچھ خاص کیا کرتی ہو
میں پڑھائی کرتی ہوں
ہاں آواز سے ھی لگ رہا ہے اپ چھوٹی بہت ہے میرے آواز سے لگ رہا ہے میں بڑی ہوں کیا پڑھائی کر
میں اسکول کا ہی کام کر رہی تھی تو مجھے اس آیا کے اپ ڈیٹ کرنا تو پھر میں نے وہی کیا ابھی گرمیاں کی چھوٹی ہاں ہاں نہیں میں آ سیونتھ میں ہوں
او بہت ہی چھوٹی میرا بیٹا بھی سیونتھ کلاس میں ہے
اچھا ٹھیک
ہوں اور مزہ ہے لائف میں ہا
مزہ تو ہے ابھی پھر آگے ہے نا مشکل پڑائی تو
کچھ مشکل نہیں محنت کرو گے تو کچھ مشکل نہیں گھر میں کون کون ہے
میں میری مما اور پاپا
اچھا بہن بھائی نے ابھی
نہیں
ہا اچھا اچھا
ٹھیک آپ کے گھر میں کون کون ہے
میرے دو بچے ہیں میں ہوں اور میرے حسبینڈ
اچھا ٹھیک
ہمم اور کچھ خاص سناؤ
اور کیا بولوں میں مجھے بڑے اوکے آئی پی ایس پننے ہیں
بھائی میرا بیٹا بھی چھوٹا والا یہی بولتا ہے نہیں پیس کیا کرنا ہے کس کو مارنا ہے
ہاں بچپن میں میں سوچتی تھی مجھے ڈاکٹر بننا ہے لیکن اب مجھے آئی پی ایس آفسر بننا ہے
اچھا پھر تو نمبر سیو رکھ نا پڑے گا کیا پتا کسی کو ڈرانا ہو
ہاں
ہمم اور
اور آپ کیا کر رہے ہو
میں میں کوکنگ کر رہی تھی اب فون آیا تو بند کر دی کیونکہ میں نے سوچا شور ہو جائے گا تو پھر پروابلم یہ ہو جائی
اچھا ٹھیک
اور بولو آپ آپ کام کر رہی تھی آپ کا ماما آپ کی ماما ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور بولو کس اسکول میں پڑھتے ہو آپ
میں اسلامک گلوبل سکول
اچھا اچھا
وہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے
اچھا اچا ا اس ٹائم سمر وکیشنز
ہاں ہاں تو ہمیں اسکول کا کام کل ہی پہنچا تو اب ہم جلدی کمپلیٹ کریں گے پھر ہمیں پوری فیملی کے ساتھ جانا ہے
پہلگام
نہیں گریز
گریب آ ہا اچھی جگہ گھومنے کے لیے آپ کو
ہم سارے جائیں گے ہم میں مطلب میرے مامی ماموں اور ننی حال والے سارے
اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے اب تو لاڈلی ہوگی نا گھر میں
ہاں ہاں
نہیں تو لگتا ہے نا آ ل لی ہوگی ایک ہی ہو نا سب لاڈلے ہوتے لیکن
صرف میرے گھر میں نہیں پورے مطلب پورا فیملی ہے نا پورے ننی حال والے میں سے بھی کیونکہ ہم مطلب سارے وہاں پہ زیادہ تر لڑکے ہی ہیں تو اسی لیے
اچھا مجھے بھی ل لڑکی نہیں ہے مجھے بھی
اچھا ٹھیک
میری دو بوائز ہے
اور
اور اب پیار کا فائدہ نہیں اٹھانا
نہیں میں نہیں اٹھاتی ہوں ح ہ
پیار کا فائدہ نہیں اٹھا باقی ٹھیک ہے
ہاں
بچوں کو عادت ہے نا
ہاں میری ایک کازن ہے میرا چھوٹا والا اس کو بھی عادت ہے وہ م طلب نا وہ تین بھائی ہیں لیکن اس میں سے نا اس کو تھوڑا زیادہ خرد ہے تو وہ اٹھاتا ہے اس کا فائدہ
اچھا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن
ہاں
آ ہ
اس وجہ سے اس کو ا اس کے بھائی بہت مارتے بھی ہے
اچھا یہ تو تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے لڑائی شڑائی
ہاں
اور نہ یہ کیا بریک فاسٹ چائے پی
ہاں آپ نے کیا بریک فاسٹ
ہاں میں نے کیا کب کا آپ لیٹ اٹھتے ہوگئے اس ٹائم چھٹی ہے تو
نہیں مجھے مما جلدی اٹھاتی ہے صبح پھر میں نماز پڑھتی ہوں پھر کبھی کبھی میں واپس سوتی ہوں پھر
اچھا کرتے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو اچھی بات ہے ہم بھی آے تھے اس بار کشمیر
ہوں
میرے بچے بہت لیٹ اٹھتے تھے نیند سے نماز پڑھتے تھے لیکن سن نہیں ا یہ جلدی نہیں اٹتے
اچھا ٹھیک
سوتے رہتے
ہوتا ہے نا سمر ویکیشنز میں پھر لیٹ اٹھتے ہیں
ہاں اور اور بولو کچھ
کچھ نہیں
آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے چلو یہی بات کرتے ہیں
میرا گرین آپ کا
میرا بھی گرین ہے
آپ کا کوئی فیوریٹ فروٹ ہے
میرا فیوریٹ فروٹ پومگرانیٹ ہے میرا فروٹ
اچھا ٹھیک مجھے کوئی شوٹ اچھا نہیں لگتا
پھر آپ بہت یہ ہوگے نا کھانے کے لیے ٹینشن
ایک بنانا ہاں میں د میں کوئی فروٹ نہیں کھاتے مجھے اچھے نہیں لگتے
تو پھر آپ چپس وغیرہ کھاتے ہو گے نا
نہیں ا وہ اسے میری مما نے بولے اچھے نہیں ہوتے اسے پرابلم ہوتی ہے تو
وہ بھی نہیں فروٹ تو کھانے چاہیے کیوں نہیں کھاتی ا
مجھے عجیب سا لگتا ہے کھانے کے ٹائم وہ
تا ٹرائی کرو چپس وغیرہ سے اچھے ہیں وہ سستے ملتے ہیں چپس وغیرہ بکواہ میں بھی نہیں دیتی ہوں اپنے بچوں کو ٹوٹلی کچھ نہیں
وہ اچھے نہیں ہوتے نا
ہوں کم سے کم بنانا کھانا تھا کبھی چلتا ہے مہینے میں ایک دو بار تو لیکن کونٹینوسلی نہیں کولڈ ڈرنک آپ کو پسند ہے
وں میں اے وہ وہ مجھے اس جوس اچھے لگتے ہیں کولڈ ڈرنک تو میں اے نہیں پیتی زیادہ میرے بابا لے کے آتے ہیں
اچھا
جوس مجھے اچھا لگتا ہے لیکن فروٹس مجھے اچھے نہیں لگتے
اچھا
ہاں
چلو ان کا جوس پیتے ہو وہ اچھی بات ہے کچھ تو پیتے ہو اور بولو
کچھ نہیں ہے آپ اب میں کیا بولوں آپ کو کیسا لگا کشمیر آ کے
اور ٹھیک ہو آپ بات کرتے ابھی میں کال دو تین سیکنڈ کے بعد بند کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ نائن ایٹین ہو گئے سیکنڈ
ٹھیک ہے
آپ سن رہے ہو میری بات
ہاں ہاں میں سن رہی ہوں
ہوں اور سناؤ اور کچھ خاص
نہیں اب میں بول رہی تھی آپ کو کیسے لگا یہاں آکے
تو وہیں کی ہوں نا لیکن اب ہیں میرے ہسبینڈ س ادھر بزنس ہے اسی لیے نہیں تو اچھا ہی لگتا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں اب ادھر ہی اچھا اصل میں بچے وچے ادھر ہی ہیں نا
ہاں فیملی وہیں پہ ہے تو اس لیے
اسکول جاتے وقت کیا نا
ہاں
میں خود ہی فون کرتی ہوں آپ کو خود ہی پتہ چل گیا اس میں کاٹا ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے ابھی کتنا ٹائم ہے